ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ٹھیک ہے الحمدللہ اور کیا ہو رہا ہے
اور کچھ نہیں آپ بتاؤ
ہم کچھ نہیں یہ بیٹھے تھے ابھی
اچھا اور سب مطلب کیا چل رہا کہی گھومنے وغیرہ گئے
ہمم وہ ابھی گھومنے نہیں گئے ایک دوست کے یہاں جانا ہے ہاں سسرال جائیے اس سے ملنے جا نا ہے
آہا ہاں سسرال کے آنے کے بعد اس کا خبر لینا ضروری ہو
صحیح بات ہے
کی صبح آپ کے کیسے رہی
ھمم موسم چینج ہو رہا ہے سردی زکام سب کو پکڑ رہا ہے
ہاں ہاں وہی تو پروابلم ہے ابھی چل رہی ہے
ہاں کبھی ٹھنڈا کبھی گرم
ہمم جیسا اس بار عید میں آپ کیا لیے تھے
ہمم کیا کپڑا
ھمم ھمم
میں وہ سوٹ لیے تھے
اچھا
ہاں اور گرمی بھی تھی نا ھمم اس لیے سوٹ لیے تھے مطلب سلوا سیلے تھے پینٹ
ھمم
ہوں ٹراؤزر وہی
اچھا اچھا
ہاں اور
اور مطلب جیسے عید میں مہمان عید میں کیا سب مطلب اس پے آپ نے بنائی
ھمم اس عید میں تو وہی شیر خورمہ بنا تھا او سوئیا تو بنتے ہی ہیں
ہاں ہاں
ہاں شاہی ٹکڑا بھی بنتا ہے آپ کے یہاں بنتا ہے
ہاں میم بنائی تھی ایک بار شیر خورما بنائی تھی اس بار نہیں بنائیں گی کیونکہ اس بار دودھ نہیں ملا
اچھا دودھ کی تو بہت پرابلم ہوتی ہے یہاں بھی دودھ
بہت اوکالی ہے مت پوچھو
گرمی میں بہت یہاں ابھی پرابلم ہوتی ہے ملتا ہی نہیں بہت ایک بار تو مطلب دو تین سال وہ نہیں مل رہا تھا کچھ لوگ کچھ لوگ بنائے ہی نہیں تھے کچھ لوگ پانی ہی بنائے تھے سیوئی
اچھا
ہاں مطلب دودھ کم گا رہے تھے
ہاں ہاں
ہاں ہاں اور ڈڈے والا جو آتا ہے پیکٹ کا وہ بھی نہیں مل رہا تھا
اچھا ہاں ادھر بیچ میں مطلب ہو گیا تھا ایسا کہ
ہاں
مل ہی نہیں رہا تھا
اسیے لیا
سب اپنا لے لیے تھے نا جتنے لوگ تو اس سے کم پڑ گیا تھا اور
اور جیسے آپ شیر خورمہ کی ریسیپی بناتے ہو وہ آپ کیسے بناتے ہو
سر خوں کی جیسے ہے اگرگر یہ والی سوئیاں ہیں جو بنتی ہیں سوئیاں
جو باریک باریک سی ہوتی
ہاں ہاں ایک ایک ریڈی مٹ آتی ہے پیکٹ میں آتی ہے باریک رہتی ہے اور لمبی لمبی رہتی ہے نا
اچھا
ہوں وہ وہ بھی بناتے ہیں یہ بھی بناتے ہیں اگر یہ والے ہیں دونوں ایک ہی سیم بنے گی بس اس تھوڑا سا گھی میں اچھے سے مطلب اس کو بھونون لیں گے خوشبو آنے تک
ہاں ہاں
ہاں پھر اس کے بعد دودھ وہ گرم کریں گے اچھے سے پانچ دس منٹ اچھے سے ہاں ہاں گرم کریں گے پھر اس میں دودھ پہلے جیسے نا گھی ڈالیں گے پہلے پتیلی میں اس میں دو الائچی ڈال لیں گے ایک لونگ ڈال لیں گے ٹھیک ہے
اچھا
ہاں پھر اس کے بعد دودھ ڈالیں گے پھر دودھ اچھے سے جب ابلنے لگے پانچ دس منٹ اچھے سے چلائیں گے اس میں وہ ڈال دیں گے میوے جیسے کاجو بادام ہے ہے ان سب پہلے گھی میں اس کو تل لیں گے ٹھیک ہے
اچھا
ہاں پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے پتیلی میں جب گھی ڈالتے ہیں وہی مطلب بھولنے کے لیے تو یہ سب کو کٹ کر کے اچھے سے پہلے
بھول لیتے ہیں یہ میوے سب کا جو ہے
جی جی جی اس کو جیسے ملب گھی میں فرائی کر لی تو ہے نا
ہاں ہاں اچھا پھر اس کو ن ڈال لیتے ہیں اب کسمس ڈال دیں گے تو کسمس تو سب سے لاسٹ میں جانتے ہیں مطلب کاجو بادام ہو جائے فرائی کر لیں اس کے بعد ڈال د کچ بھی جلنے لگتی ہے نا جلدی جل ہوں پھر اس کے ماہت پھر دودھ ڈالتے ہیں اس میں دودھ ڈالنے کے بعد اچھے سے ہو جائے تو اس میں یہ سوئیں جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں ہ پھر میوے ڈال دیتے ہیں
اچھا
پھر مطلب بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے
ہوں ہوں
ہاں لاسٹ میں پھر چینی ڈالیں گے اس میں
ہمم اچھا
ہاں ویسے بناتے ہیں اور
اچھا تو آپ ایسے بناتے ہو مطلب کہ ریسیپی اس کی
ہاں آپ کیسے بناتی بنائیے گا
ہاں ہاں میں وہی جو آپ نے بتایا ہے تو پ مطلب ویسے ہی بنا
اچھا
جی جی
ہوں اور شاہی ٹکڑا
نہیں ساہ ٹکڑا تو میں نے نہیں بنایا ہے
اچھا شاہد گو بھی تو بہت طریقے طرح سے بنتا ہے ٹکڑا آتا ہے تو اس کو جیسے کٹ کر لیتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو ہاں پھر اس کو ہاں گھی میں یا پھر ریفائن آئل میں ریفائن تیل ہوتا ہے اس میں فرائی کر لیں گے اچھے سے مطلب ہلکا براؤن ہو جائے وہ ٹکرا اور بریڈ بڈ ہلکا بڑان ہو جائے تو اس کو اس کو بعد نکال لیں گے پھر نکالنے کے بعد نا جیسے گھر نکالتے جائیں اس میں دودھ ڈالتے جائیں ہے
اچھا
ہاں اور دودھ بھی گرم ہونا چاہیے اس کو دودھ ڈالیں گے اس کے بعد مطلب گرم سے یہ ہوتا ہے نا کہ جلدی سے بریڈ جو ہے نکل گیا تھا بریڈ وہ والا ہوتا ہے بیکری والا موٹا موٹا ہوتا ہے نا
جی جی
ہاں وہ اچھے سے گل جاتا ہے گرم سے
اچھا
ایک ٹرے لے لیں گے یا پھر اور کچھ لے لیں گے ایسے مطلب اچھے سے رکھیں گے اس کے اوپر دودھ ڈالیں گے وہ زیادہ نہیں ڈالیں گے ہل تھوڑا تھوڑے مطلب وہ سوک لیں ٹھیک ہے
اچھا
ہاں پھر اس کے بعد اس میں سیرم مہنگے شیرے کے لیے چینی چاہیے اب جیسے جتنا آپ کو جتنا بریڈ ہے اسی حساب سے چینی لینگے ٹھیک ہے اور چینی جیسے بہت گاڑی نہیں کریں گے بس ہلکا سا پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہاں پھر جب ہو جائے تو اس میں یہ جو فرائی کر کے نکالے ہیں بریڈ اسکو اسی میں دالینگے ہاں پھر ڈالنے کے بعد پھر دس منٹ کے بعد پھر اس کو کسی چیز میں نکالیں گے نکالنے کے بعد نا جیسے کھویا ہے آپ ڈال سکتے ہو یا پھر کچھ لوگ کسٹرڈ ہے نہ کسٹرڈ کو مطلب
بھی رکھ
ہاں ہاں کسٹرڈ بھی رکھتے ہیں کسٹرڈ کو اچھے سے گاڑھا کر لیتے ہیں دودھ میں پھر کسٹرڈ رہا اس کو پھر اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں ہاں لاسٹ میں کیا ہے
اچھا اچھا
ہاں مطلب جیسے سجاؤ کے لیے
ہوں ہوں
تو نہیں اور م کچھ ہے کاجو بادام پستہ جو بھی ہے وہ ڈال دیں
ہ سب ڈال کے جی جی
اکثر کیا ہے ہمارے یہاں عید بہت کھاتے ہیں سب لوگ
اچھا جیسے مطلب کش ٹرڈ بھی جو بناتے ہیں تو اس میں پھل فروٹ ساری چیز ڈال کے اور پھر اسے گاڑھا کر کے
ہاں کسٹرڈ وغیرہ بنائیں گے تو یہ جو اگر اس میں ڈالنا ہے تو بس دودھ دودھ کو گرم کرینگے تو اس میں ایک دو چمچ کسٹر ڈالیں بس گاڑھا کریں گے ہاں اس میں کچھ نی ڈالینگے لیکن لیکن اگر الگ سے کسٹرڈ بنا رہے ہیں تو اس میں کیلے ہے سیب ہے اور جو بھی چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں ہاں لیکن اس کے لیے تو بس یہی سارہ چاہیے
اچھا
ہاں
چلو اچھی بات ہے اپنے نیو ریسیپی بتا بتائی ہے جی انشاء اللہ ٹرائی کروں گی ہاں
ہ اچھی بنتی ہے ہاں یہ س ہاں یہاں ہمارے یہاں سب مطلب بہت
ارے مطلب یہ بھی شوک سے بہت کھاتا ہے نا
ہم
بہت زیادہ کھاتے ہیں سب شوک سے مطلب جس کو میٹھا پسند ہے تو میٹھا والا زیادہ کھاتے جس کو کم میٹھا پسند ہے اس میں کم میٹھے والے کھاتے
ہاں لیکن یہ بہت میٹھا نہیں کرنا اس بہت میٹھا رہتا ہے تو اچھا نہیں رہتا
مطلب اس میں ہلکے میٹھے رہتے نا میں ایک ہی بار بنائی تھی جب میری نانی جی جندہ ٹھیک ہے
اچھا
اس ٹائم بنائی تھی اور اس کے بعد میں ابھی بنائی نہیں ہوں اس ٹائم فرسٹ بار بنائی بٹ بہت مزے کا بنا تھا
اچھا
ہوں ٹیسٹ بہت اچھا مطلب کہ آیا تھا فرسٹ ہی بار بنائے تھی
اچھا
اور اس کے بعد سے نہیں بنائی
میرے یہاں بنتا ہے یہ دن بس دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے
ہ ہاں گھر میں جاتا فیملی ہو تو ختم ہوتا ہی ہے
فیملی بھی ہے اور دوسرے مطلب پانچو دکان بھی ہے دوکان والے بھی آتے ہیں سب نا مہمان ہاں مہمان وغیرہ آتے ہے نہ
ہاں ہاں مہمان وغیرہ مطلب یہ سب جو اکثر گاؤں کے سبھی بھی تو آتے رہتے
ہاں ہاں ہاں وہ جو کم والی رہتے ہے نا وہ ایک بار نہیں آئیں گے دو بار تین بار آئیں گے
ہ اچھا
ہاں پھر کہایں گے لاو
جس سے مطلب کہ محبت رہتی ہے تو وہ تو آتے ہی ہے
ہاں
جی چلو ٹھیک ہے آپ کی ریسیپی ٹرائی کروں گی انشاء اللہ تھینک یو سو مچ بتانے کے لیے
ہاں